و ہیلو ہاں میں ٹھیک ہ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر وہاں سب ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے الحمد للہ
یونیورسٹی گئی تھی کیسے گی پرزنٹیشن منڈے کو
ہاں اچھی ہوئی تھی آج نہیں گئی تھی ہاں ہاں
فوٹو تو بھیجیں نہیں پھر کیسی ہو گئی تھی آپ
بھیجوں گی بھیجوں گی
جو ٹارگٹ تھا وہ ہوا کمپلیٹ
ہاں ہاں
الے
نہیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا تم نے کیا بولا تو یہ بات میں تم سے بعد میں وٹس ایپ پہ کروں گی
اچھا ٹھیک اور بتاؤ بیٹی تھی ابھی بایو مالیکولس پڑھنے کا سوچ رہی ہوں
کیسا لگا تمہیں وہاں پہ پڑھنا
ٹھیک ہے مگر محنت بہت ہے سبجیکٹ ٹف ہے بہت زیادہ ٹف ہے
ساری کلاسز ہوتی ہے دن میں
نہیں نہیں
پھر
دویا تین
اچھا ٹھیک
کیا اگ سے کہنا میں شبہ اچھلتھی سولہ دو اور بجے ہاں ہاں ہاں ہاں بول
ہاں بولو اور کیسا لگ رہا ہے تمہیں وہاں پے
ٹھیک ٹھاک ہے
میں پرسنلی چاہتی ہوں کی میرے کو ایم بی بی ایس سی ہو آپ کو پتہ ہے ہم پھٹ گئے وہاں پے ہنستے ہنستے مت پوچھو وہاں کیا ہوتا ہے
کیوں
نہیں نہیں وہاں پے کتنے چھپری لڑکیاں ہے وہاں کتنی چھپری لڑکی کیاں ہیں وہاں کتنی چھپری لڑکیاں ہیں
کیوں کیا ہوا
اللہ کی قسم ان کو دیکھ کے انسان کو ہنسی نہ آے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ کی قسم اگر ایسا پاسبل ہے ان کو دیکھ کے ہنسی نہ آنا ڈگری ٹھیک ہے مطلب ٹف ہی ہے ایزی نہیں ہے ایزی نہیں ہے بٹ لائک چلے گا مانے سو کر لے گا انسان ہ
اچھا ٹھیک
بس وہاں کی لڑکیاں تھوڑی پاگل ہے دو میری کوئی فرینڈ ابھی تک نہیں بنی وہاں
آ آپ اردو کے الفاظ ہی استعمال کرنا
اچھا تو میری تو میری کوئی سہیلی سکھی وہاں نہیں بنی ابھی تو ابھی تک ابھی تک میں اپنے لیے سکھی ہی ڈھونڈ رہی ہوں بٹ سکھی نہیں مل رہی تو میں نے بھی ہاتھ سے بازی رہے ہنے دی میں نے سوچا ہم پیچھے ہی رہ جاتے ہیں جب سکھی کو بننا ہوگا ملنا ہوگا تو مل ہی جائے گی
کس پے جاتی ہو
میں اسکوٹی پے جاتی ہوں ہاں ہاں
اچھا ٹھیک مجھے لگتا ہے اب تمہیں لائسنس نکال لینی چاہیے
میں نے وہی بابا کو بولا تھا کہ آپ ان میں نے اپنے ابا حضور کو بولا تھا اپن مح ترم کو فون کیجے کی پر انہوں نے پتہ نہیں اس محترم کو فون کیا کی نہیں مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
اور بتائیے آپ
آپ کے بھائی بہن کیسے ہیں
ہاں وہ ٹھیک ہے آپ کی بہن کیسی ہے اس کو انسٹاگرام پے چڑھایا ہے اس کو میں نے وہ فوٹو بھیجی ٹی وی گلو ہے اوپ ہے
ہاں ہاں میں نے دیکھا
میں نے اس کو بھیجا اور رونے کی مجھے آنسو ڈال رہی ہے
ہاں ہاں اس کو سب نے بھیجا ہے وہ
تو کیوں پرائیویٹ انسان آپ نے اس کو چھوڑا اس انسان کو پبلک میں دیکھ کے کھلے
اں ہے اور مجھے بتاؤ پڑسوں کیسا مزہ آیا آپ کو
اں گریز ہے
ہاں
کافی اچھا پرسکون وادیاں تھی وہاں پہ ندیاں بہہ رہی تھی کافی پہاڑ اچھے تھے ایک خوبصورت سی نکوشی تھی اس میں
کمرہ کتنا کمرہ تھا تمہیں اچھے سے یا نہیں
نہیں کمرہ بڑا ہی عجیب سا تھا یو نہیں سچ میں نہیں گئی یو تھی تو بتا تھا میر ساتھ بڑی تھی ہماری دادی اماں تھی مے ساتھ اور میرے امی ابو الگ روم میں تھے چاچا چاچی جی الگ تھے اور تایا تائی الگ تھے
ہاں
اللہ مجھے جنا اردو آتا نہی آپتے آپ نی ہم سے کروا رہی ہو
ارے نہیں آپ کے وہ گھر کے بھائی بہن کے گھر تھے
وہ اپنے امی ابو کے ساتھ
وہ باہر والے بھائی بہن کے در تھے
بھائی بھر والے بھائی بہن اپنے امی ابو کے ساتھ
اچھا ٹھیک مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو ہی پھر زیادہ اچھا ملا ہے
ہاں بڑا ہی خوبصورت اندوز نظارے تھے وہاں پہ
مزہ ویسے آتا جب سارے بھائی بہن ایک کمرے میں ہوتے
ہم کیا ہی بھائی بہن ایک کمرے میں ہوتے جن کی بنتی نہیں ہیں آپس میں بھائی بہن تب ایک ساتھ سچتے جب ان کی بنے آپس میں
مزہ نہیں آیا ان کے ساتھ
مزہ آتا
دن بھر کیا کیا
دیکھو ہم صبح ملتے تھے ٹھیک ہے اگر گھومنے جانا ہوتا تو تو ملتے تھے اگر وہاں سے آئے اپنے اپنے کمرے میں گسے نو ملاقات ایٹ آل اور اگر آپ میں ہوتے ہم آتے روم میں باتے در وز نتنگ
وہ بہت کچھ کرتی ہم لوگ ساتھ میں کچھ دیکھتے رات بھر پارٹی کرتے بہت
وہ وہی وہی آئی میںچھی کے یہ آنا نہ آنا ایک ہی بات ہے میں بہت
تم لوگ مطلب دن بھر گھومنے ہیں کہ تم لوگ لگ بھگ دو
گووم گووما تول گووما بٹ
بٹے
ہمارا جو بڑا بھائی ہے اس نے بڑی یہ کی منا آکڑ بؤازی اپنے انکلس کے ساتھ مطلب اس کو جانا تھا پتا نہیں اسو کہ کسی جگہ کونا الہ کراس کر کے جانا آ تھا وہاں پہ ان نے نہیں مانا تو اسی پہ
وہ گیا پھر کہ نہیں
ہاں
اکیلے اپنے گھر والوں کے ساتھ کے اکیلے تو وہ لوگ پھر الگ نکل گئے
اس اس سے وہ آۓ نہ دبئی سے اپر سے پیسے نہیں جاتے جاتے کہا اسی دن اسی دن اسی ٹائم بٹ ہم سم پہ آرمودہ کراس کر کے گئے تھے ہم مزہ آیا ٹھیک تھا لیکن ایکسپریئنس
اچھا
لائک ہاں ٹھیک ہے اتنا بھی کچھ ہاں ہاں یہ نہیں ہوا نہیں
تہمارے چھوٹے بھائی بہنوں کو مزہ آیا ان کے ساتھ
ہاں ان کو تو مضبوط تو دیکھی نہیں رہے تھے مجھے وہ انہیں کے ساتھ تھے
پھر موڈ نہیں خراب ہوا جب وہ نکل گیا الگ
پتا نہیں اس کو نہیں تھا چھو بڑے والے کو نہیں
اچھا ٹھیک
جیسا آپکو نہیں پتا میں نے بھی کچھ خاص نہیں بولا کہ تم وہاں تم میں نے اس کو بولا جو کرنا ہے جہاں کرنا ہے جاؤ کرو آئی ڈونٹ کیئر کچھ نہیں سے بھی کوئی فرق پڑ نہیں رہا تھا آنیسٹلی اور تھی ٹھیری میں ایک چھوٹی سی بچی تو مجھے کیا ہی فرق پڑتا میں اپنا مست انجوائے کر رہی تھی اپنے کمرے میں اپنی گاڈ
میں کیوں بیٹھے تھے اتنا گئے تھے پھر
گئے نا تو حل گئے کیا مطلب ایک چیز ہے نا تھا بس وہی تو ریل دیکھنا
ھمم
سچ میں سچ میں ہونی چاہیے تھی جس کو تم کو ٹھوسا گیا ہو ان کے ساتھ مزہ نہیں آتا ہے ہاں تو لے لی میں میں آپ کو دکھاؤ گی نا انسٹاگرام پہ پوسٹ کروں گی نا اس کے میں نے ابھی نہیں بنائے میں بناؤں گی نا آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے یہاں کے بھاوڑے وغیرہ سائڈ کے بہت سارے بنائے ہیں
ھمم
اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں بناؤں گی مور اس کے اس لی چیک نا میں نے کیسے اٹھائے ہیں مگر ایک چیز آنیسٹلی جو چیزیں مجھے لگی
کون ہے جو
با با با اسد آپ کال انا بھی انہی کے ساتھ ہم کر سک
وہ تو مطلب پہلے سے ہی لگ رہا تھا نا وہ انہیں کے ساتھ ہے زیادہ
ہاں
وہ تو پہلے سے ہی لگ رہا تھا نا وہ ان کے ساتھ زیادہ مل جل تھا
بہت اگلی بار بولا جائے گا کہ یہ بات کو ہاں ایکسپٹ ایکسپٹ ایکسپٹ صبر صبرن جمیلہ
یہ کاٹنا نہیں ضائع ہو جائے گی
دلہن میرے ساتھ رہی ڈھونڈا مجھے کنسنٹریٹ دیا مجھے اور دھیان وہ میرے ساتھ اس نے ان کے ساتھ اس نے منہ نہیں لگایا ان کو فرام ڈے ون اور سید دا اوبویئس تھا آئی ایم ناٹ ود یو ول آئی ایم ود ہر ڈے ون سے لے کے برابر اینڈ تک گھر آ میں اس کو بولی تھی اتنا نہیں کرنا ہوتا اتنا نہیں کرنا ہوتا غلط ہو جارا ہے غلط ہوا ہے باہر دھیان نے منہ پہ بولا بھاڑ میں جائے سنا ہوں بجی دییدی ہے کیا
یہ کون ہے
ممما تھی
اچھا اچھا
مجھے سب تھپپا بولنے آ تھا نا کس سے بہت پھر بھی کچھ بتا دیا اب میں یہ غلط ہو جائے گا نا
ہاں صحیح بات ہے
میں
ہمم
مگر مزہ بہت آیا مطلب نا ایز اے پرسنل انڈیویژلی مزہ لینا توک اوپر سے پھر بارش ہوئی
ہائے ہائے آج مطلب پورا کشمیر گریز ہی گیا تھا اس بار
سچ میں
ادھر بہت بھیڑ تھی
میم جب ہم گئے آرام سے نہ ٹریفک جیم میں پھنسے نہ کچھ وہاں سے بس ہم پھنسے ڈس بل کراس کیا نا وہاں سے بہت پھنسے بہت ہی زیادہ
ہاں تو گاندربل میں تو ہوتا ہی ہے گاندربل میں تو بہت ٹریفک ہوتا ہے
مگر ایک چیز ہے نا یو سی دا ٹرو پیپل اسی ٹائم پہ ہے نا
ہاں
ٹرو کالا نہیں
تم نے کس کے صحیح رنگ دیکھے
سب کوئی ایک نہیں بچا جس کے نہیں اس فم میں سے جریعے مجھے کان کٹناٹنا ہو رہا ہے مجک رہ ہار ہے واں
بس یہ ابھی کٹے گی ابھی اس کو بارہ منٹ ہو جائیں گے یہ خود ہی کٹے گی
کیا ہو گیا
میرے گھر میں سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے پتا تو ہے
یہ ابھی کٹ جائے گی یہ والی
پتا ہے مجھے میں سوچ رہی تھی میں آپ کو کال کروں گی کہ میں وہاں اتنا بور ہو گی کہ مطلب ہم سب اپنے اپنے روم میں تھے وہ لوگ اپنے روم میں تھے میں اپنے نیچے والے روم میں تھی نہیں آان لا اپنے روم تھے کچھ کنیکشن نہیں تھا دور تھا وہ آپ
اس کے بعد میں اورے کروں گی میں میں اس کے بعد اور ایک کال کروں پھر
وہ کتنے منٹ کی رہے گی
پھر میں سیدھی کال ہی کروں گی مسئلہ
ہاں سیدھی کال کرو پھر ہم یہ والی بعد میں کریں گے کیونکہ مجھے ابھی مولی صاحب آے وے آٹھ بجے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
تو اس کو کیا بولتے ہیں مطلب